ہلو
وعلیکم سلام بھائی جان
جی وعلیکم السلام آواز آ رہی ہے
ہاں ری بائی جا ن
اور بتائیے توکیریت ہے
سب کریت ہیے بھائی جان
میری طروپ سور تو نہیں آ را
جی بھای جن
ایک جو نو ہے میری طرف سے کو شور وور تو نہیں آ رہا ہے زیادہ
نہیں بھائی جان
چلو ٹھیک ہے میں تھوڑا سا دور ہو جانا اور بتائیے کیا ہو رہا ہے
جی بھائی جان کھانا وانا ہو گیا بھائی جان
ہاں ہاں جی یہبھی ہوا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کھانا کھاے ہی آئے ہیں آپ بتائیں اپ نے کھانا پانا کھان لیا
جی کھانا وانا کھا لیا ہم تو نائٹ کا ویو دیکھ رہے ہیں چھک پ گھوم رہے ہیں
ہاں تو جیسے میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج تھوڑا کیا کر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جیسے نی پلی بارواہار ہوک نا
جی
ان کے بارے میں تھوڑی چیز ہے وہ گفتگو کرتے ہیں کیونکہ
جی بھیای جن
ہاں
جی بھائی جان بولیے
جی بھائی جان بولیے
آ ج آ رہی ہے
ہاں بھائی جان آ رہی ہے بولیے
بتائیے آپ کو جیسے مطلب آپ کو کیا پسند ہے نیوز پیپر پسند ہے یا جیسے آن لائن دیکھتے لائو دیکھتے وہ پسند ہے اور کون سا بیٹر ہے آپ کے حساب سے
بھائی جان آج کے دور کے حساب سے نیوز پیپر کا زمانہ نہیں رہا ہے آج کے دور کے حساب سے پہلے کا زمانہ ایک تھا جو چار لوگ بیٹھ کے پیپر پڑتے تھے پیپر میں پانچ چھ باگ ہوتے ہیں دس پیجوں کا پیپر ہوتا ہے تو ایک پیپر لے کے بھائی جان سب لوگ پڑھتے تھے آج کا دور ایک یہ ہے موبائل دیکھا سوشل میڈیا پر ترت اسی کی نی ج آ رہی ہے اوال اٹھایا دیکھا وہی نہیں ج آ رہی ہے تو لوگ سکوں کو پیپر پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے
جی بالکل یہ تو بالکل آپ نے صحی کہا ہے کیونک کیا ہے نا کہ جو جیسے اخبار ہوتے ہیں تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی درگٹنا آج ہو گئی تو وہ کل آتی ہے تو اس میں لوگوں کو ویٹ کرنا پڑتا ہے ٹائم لگتا ہے اور اس میں کیا ہے دیکھیے جیسے لوگ کچھ فیر بدل بھی کر دیتے ہیں لیکن جو سوشل میڈیا سے جو نیوز آتی ہیں تو ان میں کیا ہے وہ ایک دم سٹیک ملتی ہیں اور جیسے ابھی درگٹنا ہوئی ہے کوئی یا کوئی کام ابھی ہوا ہے تو اس کی خبر جو ہے ہم کو ترنت مل جاتی ہے
وہ ترنت ایکن منٹ میں ہی آپ کے پاس ترنت اپڈٹ ہو جاتا ہے
ہاں جی یہی تو اس کا فائدہ ہے جبھی تو لوگوں نے کیا اخبار پڑھنا جو ہے بند کر دیا ہے لیکن ویسے اگر میں آپ کو بتاؤں تو جیسے دونوں ہی چیزیں جو ہے نا بیٹر ہوتی ہیں کیونکہ اپنی اپنی جگہ دونوں صحیح ہیں ایسا نہیں ہے
بالکل پیپر پیپر بہت سٹھیک ہے اب دیکھو سوشل میڈیا پہ ایسی چیزیں ہیں جو آ رہی ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہیں بھی آ رہی ہیں لیکن پیپر میں ساری چیزیں آتی ہیں
جی جی بالکل کیونکہ د آج کل کیا ہے نا ٹیکنالوجی نے جو خبریں حاصل کرنے کا طریقہ بدل دیا ہے لیکن سوال یہ نہیں ہے بلکہ جیسے مان لیجیے اخبار میں بھی جو نیوز آتی ہے وہ بھی صحیح ہوتی ہیں ایسا تھوڑی ہے کہ وہ غلط ہوتی ہیں بٹ یہی ہے کہ لوگوں کو اس کا تھوڑا جو ہے انتظار کرنا پڑتا ہے لیکن جو ہاں اور جب جو ویکتی لائو دیکھتا ہے نا تو اس کا تھوڑا یقین زیادہ کرتا ہے
آج کا دور ایسا ہو گیا بھائی جان لوگوں کے پاس ٹائم ہی تو نہیں ہے
ہاں وہ تو ہے لیکن ہاں وہ بھی بات ہے ٹائم نہیں ہے کے پاس کیوںکہ جو اپنے کاموں میں سبھی جو ہے مصروف رہتے ہیں اتنا کوئی فری نہیں ہے آج کی ڈیٹ میں لیکن اخبار نے کے نا ویسے بہت سے فائدے ہیں جیسے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ جیسے دیکھیے اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے کہ انسان سکون اور جو ہے نا تبدیلی کے ساتھ جو ہے خبروں کو سمجھ سکتا ہے توکہ جیسے اگر ہم نیوز دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اس کو جلدی جلدی دیکھ لتے
جی
آپ نے دیکھا نا اسپیڈ میں کر کے دیکھ لیتے ہیں لیکن جب وتی اخبار پڑھتا ہے تو اس کو جو ہے بڑے آرام سے دھیرے دھیرے پڑتا ہے تو اس کو نا تسلی یعنی تفصیلی سے جو پڑتا ہے
جی جی
اور جو ہاں اور دیکھو اخبار پڑھنے سے ہماری جو پڑھنے کی عادت بھی بنتی ہے
جی بالکل
ہاں بہتر ہوتی ہے نا پڑھنے کی عادت
اپنی کیپسٹی بڑھ جاتی ہے اس سے
ہاں ہاں وہی تو اور اور دیکھیے کیا ہے کہ اخبار پڑھنے سے کیا ہوتا ہے لفظوں کا خزانہ بڑھتا ہے اور جیسے ہماری زبان ہو اس پر باری جو پکڑ مضبوط ہوتی ہے
بالکل بالکل بھائی جان
جی ہاں تو اس کے کافی فائدے ہیں اور جیسے نیوز کے بھی فائدے ہیں آپ نیوز کے فائدے آپ بتائیے تھوڑا سا بتاؤ گے
بھائی جان نیوز کے بہت فائدے دیکو جیسا سامان کے چلو نیوز ہر چیز کو دھو آج کے دور میں آج ہم یہاں پیپر اگر کل آ رہا ہے ہمارے پاس پھر بھی ٹھیک ہے دیکھو پیپر اگر آ رہا ہے کچھ ٹائم بعد آ رہا ہے ہم کہیں سے دوسری جگہ کی سوچنا ہمیں کہیں کہاں کس مادھیم سے ملے گی ملے گی پیپر کی نیوز سےب سبندھ پیپر آئے گا جبھی ہمیں جانکاری ملے گی اگر ہمارے پاس پیپر نہیں آئے گا ہم کو جانکاری کیسے ملے گی صبح ہی صبح اگر ہم پیپر پڑھتے ہیں فری مائنڈ سے صبح ہی صبح اگر نیوز پیپر پڑ رہے ہو تو اتنا شانتی پوروک مطلب آنند پوروک اپنے مائنڈ کو فری ہو کے ایک دم پیپر پڑھنا مطلب شانتی کا دان دینا
جی بک دیک نیوز سے بھی فھیلے ہیں نا نیو سے کیا ہے کہ جیسے یہ نیوز جو جو ہے نا ہینڈ ٹو ہینڈ ملتی ہے بٹ یہ بھی ہے کہ کہیں کی بھی نیوز مل جاتی ہے ہم کو ایک ایسا نہیں ہے کہ اپنے لوکل کی ملے
نہیں
اس سے دی ہاں اس سے ہمیں دیش ودی کی بھی نیوز مل جاتی ہے ایسا اس سے یہ بہت بڑا فائدہ ہے اس کا
بالکل بالکل
اور دیکھیے جیسے لگ کہتے ہیں نا کہ ہر کا جو پرتیک چیز کے نا دو پہلو ہوتے ہیں ایک سے کے وہ آپ نے سنا ہی ہوگا
ہاں
ہاں تو جیسے مان لیجے اخبار کے جو فائدے بھی ہوتے ہیں تو کچھ نقصان بھی ہوتے ہیں ویسے جو ویڈیو لائو نیو ج آتی ہے ان کے بھی کچھ نقصان ہوتے ہیں تو میں آپ کو جیسے بتاؤں گا اخبار کے اخبار پڑھنے کے نقصان کیا ہوتے ہیں میں بتاؤں کیا ہے کی دیکھیے کہ ایک نقصان تو کا یہی ہے کہ ہمیں جو خبریں ہیں جو ترنت اپڈیٹ نہیں ہوتی جو میں آپ کو بتا چکا ہوں
جی بالکل
ہاں جی اور دیکھیے جو خبر جیسے چھپی ہوئی ہوتی ہے اس میں تھوڑا بدلاؤ بھی کر سکتے ہیں کیوںک کہ جو وتی کچھ آپتا ہے تو اس میں پیر بدل کر دیتے ہیں وہ
بالکل
اور دیکھیے میں بتاؤں گا آپ کو نیوز دیکھنے کے نقصان جو کیا ہے کہ دیکھیے کئی بار کیا ہے نا بریکنگ نیوز اور سنسنی خبریں جو ہوتی ہیں نا وہ انجان لوگوں میں تناؤ اور بے چینی پیدا کرتی ہوتی ہیں
بالکل
کیکہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کا کیا سسٹم ہے اگر کوئی غلط بھی نیوز اگر چھپ جاتی ہے تو پھر وہ وائرل ہوتی چلی جاتی ہے تو لوگوں میں جو ہے برم پیدا ہو جاتا ہے
بالکل یہی تو ہے نقصان ہے یہ نیوز کے سوشل میڈیا سے تو یہ نقصان ہے
یہ اس کا نا بہت بڑا نقصان ہے کیونکہ اس کو صرف رکا نہیں جا سکتا ہے
بالکل بالکل
تو
آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ فرمانا چاہیں گے کچھ ویسے آپ اپنے جو نہیں آپ بتائی نہیں آپ اپنے جو ہے نا پرسنل وہ بتائیں آپ ہ جیسے آپ کو کیا پند آپ کو نیوز پند ہے یا اخبار یا دونوں میں سے آپ کو کون سا بیٹر بی اپ کیا سلاح دینا چاہوے لوگوں کو
دیکھو آج کے دور سے اگر سبد دیکھا جائے تو ہمارا تو ہو گیا موبائل کا سین کیونکہ آج ق د اور ایسا ہے کہ ہم پیپر پڑنے کا ہمارے پاس بھی ٹائم ہی نہیں ہے
ہاں جی بالکل وہ تو ہے ہی کیونکہ لوگ ن موبائل کے تو آد ہی ہو چکے ہیں
آادی ہو گئے اتنا آادی ہو گئے ہیں وہ تو آپ کے گھر پہ کوئی گیسٹ آیا ہے وہ تو اس کو کچھ پوچیں گے نہیں وہ بس صحی ہے کہیں گے آ ٹھیک ہے ہو جائے گا اپنے یہاں
بالکل بالکل صحیح دیکھو موبائل جو ہے نا لوگوں کے لوگوں کے کاموں کو آسان کرنے کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ لوگوں کے جو ہے کام آسان ہو سکے لیکن لوگ اس کے نہا غلام بن گئے کھٹی
بالکل آدھی ہو گئے ہیں کیا ہی کرو گے کنٹرول نہیں ہو سکتا یہ
نہیں یہ لوگوں کو کنٹرول کر رہا ہے موائل کو کنٹرول نہیں کر پا رہا
نہیں بالکل صحیح فرمایا آپ
جی ہاں دیکھیے کہ جیسے میں نے تو یہ بھی سنا ہے نا کہ کئی کامیاب لوگ نا آج بھی روز اخبار پڑھنے کی آدن ڈالتے ہیں ڈیلی اخبار پڑھتے اخبار پڑھنا زیادہ ہوتا لگتا ہے میرے کو تو میرے حساب سے اگر دیکھا جائے تو کی چیز دیکھیے اخبار میں کیا ہے
ہر انسان کا الگ الگ ہے آپ کو پیپر میں اخبار پڑھنا اچھا لگتا ہے ہمارے کو موبائل اچھا لگتا ہے کسی کو کوئی دوسری چیز کسی کو اپنا ٹی وی اچھا لگتا ہر انسان کی د کو الگ سوچ ہے الگ مائنڈ ہے ہر تھوٹ الگ ہی الگ ہے
ہاں وہ تو ہے کیونکہ دیک اخبار میں نا جیسے جو نیوز آتی ہے وہ چنندہ آتی ہے اور جو نیوز پہ دیکھتے ہیں تو اس کی کوئی گنتی نہیں ہے دیکھیے کتنی بھی نیوز آئے دس بیس پچاس سو کوئی گنتی نہیں ہے لیکن اخبار میں جتنی بھی نیوز آتی یہ وہ بہت کم آتی ہیں اور ب جو باقی میں ہی آنے لائق بھی جو ہوتی ہے نا ان کو انہیں کو وہ چھاپتے ہیں
بالکل بالکل بھائی جان
جی بالکل تو ویسے اگر لیکن آج کا دور تو صرف موبائل کا ہی ہے تو جو ہے نا لوگ تو پھر آن لائن ہی دیکھتے ہیں سب کچھ کون اتنی محنت کرے گا کہ اخبار منگاؤ اور اس کو گھر پر ڈلواؤ پھر اس کو پڑھو دو تین گھنٹے لوگ کیا کرتے ہیں چلتے چلتے دیکھ لیتے ہیں کہیں جا رہے ہیں اور موبائل کھولا اور نیوز دیکھتے رہتے ہیں
بالکل
جی بالکل اور دی آپ سے بات کر کے میں نا کافی اچھا لگا
جی
جی خدا حافظ
ٹھیک ہے بھائی جان اللہ حافظ
جی اللہ حافظ صبح کے
جی جی